جت بھی بات کرو ج جو سات سو پانچ سو سو سو تین سو سو پچاس السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بائی ج بھائی جانٹھیک ہو
ابھائی جان ہم ٹھیک ہے آپ کییرییت میں
جی جی بالکل گرھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جانا آپ کے بتائیے اب ابو بھائی سب کے ریٹ میں
جی جی آپ کی ا اب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان بالکل اللہ کا شکر
جی جی بالکل اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں ہر ہمیشہ ہے نا کیونکہ کل جی جی آج آج سردی تھی آج جتنی دھوپ نہیں تھی آج کل آج بارش پڑی بہت آج
جی بھائی جان ہمارے یہاں بارش کا موسم تو ہو رہا ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی
نہیں نہیں آج یہاں سے بارش ہوئی
جی بھائی جان بالکل آپ کے تو مزے ہوں گے سب تو
جی بھائی جان
آپ کے تو مزے ہوں گے بھائی جان بھائی جان آپ کی ادھر سے شور آ رہا ہے
جی جی بوولے
ہاں بھائی جان ادھر شور آئے پھر کال خراب ہو جائے گی آپ ایک ایککانت بھی جا کی بات کر سکتے ہوگے بھائی جان
جی جی میں یہ نا تھوڑا سا شور آ رہا تھا جی اب بولے آپ اب شور مت آ رہا ہے
ہاں بھائی جان اپنی ارب بولی بھائی جان اب
جی بولیے کیا بول رہے تھے آپ
بھائی جان آپ کی ادھر بارش ٹھنڈا جسا موسم ہو رہا ہے توپ کے اد مزے ہووں گے ادھر ادھر تو بہت تیز دھوپ پڑی ہے گرمی بہت تیز ہو رہی ہے
جی جی شکر ص اللہ کا آج بادل تھے اور بارش بھی ہوئی آج تو آج بہت ہی زبردست موسم تھا کیونکہ وہی ہمیں کھلانے پلانے والا ہے ہے نا
ہاں جی بھائی جان بالکل
تو ہمیں اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے
بالکل بھائی جان تو بھائی جان آج کا ٹاپک تو کیا ہوگا اپنا
بھائی جہ میں میں نا آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں
جیوھائی جان بیسک پوچے بھائی جان
چہ مارچ جی جی
بھائی جان آپ کی در سے کیا آواز آ رہی ہے کسی اور کی بھی تو کول خراب ہو سکتی ہے اس لیے ہاں بھ جان کیا
جی
ہیلو
جی جی بولے اب
ہاں بھائی جان آپ کیا بول رہے تھے ایک سوال پوچ رہے تھے آپ کیا بول رہے تھے بھائی جان بولیے جی
دیکیک میرا نا یہ سوال تھا آپ سے
ہاں بولیے بھائی جان
میں نا کچھ خریدنے کی سوچ رہا تھا
ہاں بیدان بولیے
تو میں یہ اب میں آن لائن منگاؤں یا آف لائن کیا آپ میرے کو کچھ سجیشن دے سکتے ہو کہ میں آن لائن منگاؤں یا آف لائن
جی بھائی جان دیکھیے اگر آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہو اور وہ آن لائن خریدنا چاہتے ہو تو آپ اپنے ر پہ خرید سکتے ہو اس کو کیونکہ اس چیز کا آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے یہ چیز صحیح ہے خراب ہے کچھ پتا نہیں رہتا آف لائن آن لائن چیزوں میں کیا بہت سارے فراڈ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے پاس آپ نے بائی چانس کچھ چیز منگائی جیسے کہپ نے مان لو اسمارٹ اسمارٹ اسمارٹ موبائل منگایا اور وہ غلطی سے کوئی اور اور نکل گیا کچھ بھی نکل گیا تو اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا تو بھائی جان اس چیز میں آپ آن لائن کے علاوہ آف لائن بھی شاپنگ کر سکتے ہو کیکہ آف لائن میں کیا ہوتا ہے بائی جان اپن اپنے حساب سے کچھ چیزیں چوز کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو گارنٹی وارنٹی ملتی ہے اگر یہ خراب ہو گیا تو ہم ایکسچینج کریں گے یا پھر ریٹرن کر سکتے ہیں تو تو بھائی جان اپن ف آف لائن خریدنے میں بہت زیادہ فرق رہتا ہے لیکن اگر آپ اسی چیز کو آن لائن خریدو گ تو آپ کو بہت زیادہ رسک رہےا کیونکہ بھائی جان اس کے انترگت آپ کو کیا ہوتا ہے بہت زیادہ دھوکا دھڑی بھی ہوتی ہے
جی بالکل بالکل میں نہیں بولے بولے آپ کیا بتا رہے تھے آ بولے بولے پورا بات آپ کمپلیٹ کرو اپنی بات کو
تو بھائی جان میں اسے بول رہا تھا اگر آن لائن کسی بھی چیز کو خرید گے تو اس میں بہت زیادہ رسک رہےا بائی چانس مان لیجے آپ آپ نے کیش آن ڈیلیوری کیا آپ نے اس کو پیمنٹ بھی کر دیا اور آپ کے پاس وہ آڈر بھی نہیں آیا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے بھائی جان کیونکہ وہ کمپنی ہوتی ہے اگر آپ اسی چیز وہ آف لائن خریدو گے تو آ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے اندر آ کو ڈسکاؤنٹ بھی مل سکتا ہے فائدہ اور آپ اگر آف لائن خریدو گے تو آپ کو پت بھی رہے گا ہم نے کہاں سے لی ہے کیا لیا تھا اپ نے کچھ اور نکلا تو اس کے اندر آپ آن لائن شاپنگ میں آپ کچھ نہیں کر سکتے بھائی جانو اگر آف لائن کرو گے تو آپ کو بہت زیادہ فائد بھی رہتا ہے اس کے انترگت اپن کسی بھی کسٹمر ہوتا ہے تو وہ مالک ہوتا ہے تو اس سے مات بجی کر کے اپن اس سے کچھ کم مول بھاؤ بھی کروا سکتے ہیں لیکن جو آن لائن چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر فکس فکس ریٹ دی جاتی ہے اتنے پرائز میں آپ کو خریدا جائے گا اتنے پرائز آپ کو دینے پڑیں گے اگر آپ کو وہ چیز ریٹ رن بھی کرنی ہوگی تو آپ کا الگ سے چارج بھی لگے گا تو بھائی جان آن لائن چیزوں میں بہت زیادہ رسک ہوتا ہے اگر اسی چیز کو اپ آف لائن لیں گے تو بھائی جان اپنا کچھ نہیں بگڑتا اگر وہ چیز اس گارنٹی کے دنوں تک اگر ٹکتی ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ اس چیز اس سمے بھی خراب ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ایکسچینج بھی کروا سکتے ہو تو اس میں آپ کو آپ کسٹمر کسٹمر ہو تو آپ سے مالک کچھ زیادہ سوال نہیں کرے گا صرف ہو صرف آپ اس کا بل دینا ہوگا تو اس بل میں کیا ہوتا ہے بھائی جان آپ کے پاس ایک پروف رہتا ہے اگر وہ آپ آن لائن چیزیں لوگے تو آپ کو بل بہت کم دیا جاتا ہے تو اس کے اندر کیا ہو فوڈ جیسی چیزیں ہوتی ہے آپ کا مان لیجیے کوئی فرضی ویب سائٹ بنا کر کے کوئی چیز بیچ رہا ہے اگر آپ نے اس کو پیمنٹ کر دیا اس نے آپ
جی جی بالکل بالکل بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے ب آپ کی بات پہ بہت متاثر ہوا جی آپ کنٹینیو کریے آپ بتائیے کیا بول رہے تھ مطلب کوئی فرضی ایپ ہو کوئی
اگر بھائی جان آپ کو آپٹ کسی بھی ایڈ دیکھ رہے ہو آپ کو اس چیز پسند آ گیا آپ کسی فرضی لنک پہ جا کر کے کو اگر آپ نے آڈر کر دیا اگر کسی نے مان لیجیے آپ کو آڈر لے آپ نے آڈر کیا آپ نے پیسے اس کو ڈال دیا لیکن اس نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا تو اس سچویشن میں آپ کچھ نہیں کر سکتے نہ تو آپ پولیس کمپلینٹ کر سکتے کیونک بھائی جان آ کے پاس کوئی پروپ رہتا نہیں ہے اگر آپ کسی بھی چیز سے پیمنٹ کریں گے تو آپ کے پاس پیمنٹ کا اسکریم شارٹ ہوتا ہے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں رہتا اگر اپن وہ چیز اگر آف لائن لیں گے تو اس کا مالک کو بل بنا کر کے دے گا اپن کو جس سے کہ اپنے پاس پورا پروف ہوتا ہے توائی جان اپن اس پہ کاروائی بھی کروا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے اس کو دھوکا دھڑی کے کیس میں بھی فر اس کو گرفتار کروا سکتے ہیں لیکن وائیدان میرے حساب سے تو آف لائن چیزیں خریدنا ہی بہت اچھی بات ہے
نہیں ہوتا کہ وہ کہاں کون سا بندہ ہے کہاں کا بندہ ہے اس کی پوری انفارمیشن نہیں ہوتی ہمیں ہے نا دیکھو جو جس بندی کی وہ دکھ دکان ہوگی جس سے ہم کچھ چیز خرید لیں گے جس کی وہ دکان ہوگی نا ہم وہاں جا کے بو کہاں جائے گا اس کی تو بہت سارے سامان لاکھوں کا سامان پڑاؤ کا دکان ہے وہ نہیں باگ س لیکن جو وہ ہے نا جو ہم نے آن لائن دیکھا کسی فرضی لنک سے پھر آرڈر منگوایا تو کیا ہوگا کہ وہ بھاگ بھی سکتا ہے اس کی پوری مطلب کمپنی نہیں ہے نا لاکھوں کا سامان نہیں ہے اس کا تو ایسا ہو سکتا جی جی آپ نے بالکل اچھی بات فرمائی آپ کی بات سے بہت متاثر ہوا
تو جان اگر اپن کو کچھ بھی چیز ہو چاہے وہ کچھ پیسے کہ وہ چاہے کم پیشے کی وہ اپن کو آف لائن ہی خریدنی چاہیے کیونک اپن کیا سوچتے ہیں آن لائن میں ایے سوچتے ہیں کہ اپنا سمے بھی کم بچے گا گھر ڈیلیوری بھی ہو سک ہو جائے گی لیکن بھائی جان اس کے انترگت آپ کو صرف اور صرف سات دن کا ریٹرن ملتا ہے اگر سات دن تک وہ چیز چلتی ہے تو ٹھیک ہے اگر سات دن کے بعد وہ چیز خراب ہو جاتا ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس کے انترگت کوئی بھی ذمہ دار نہیں رہےا اگر آپ اسی چیز کو گارنٹی پیڈ کے سات دکان پہ سے خریدو گے تو اس کی سال بھر کی یا چھ مہینے کی گارنٹی دیتا ہے گراہک تو اس کے انترگت کیا ہوتا ہے بھائی جان اپن بل لے کے بھی چل جائیںے تو ایکسچینج کرے گا یا پھر اس کو ریپیئر کرے گ کچھ بھی کر سکتا ہے اس سچویشن میں اپنا پیسہ نہیں لگےا اگر آپ آن لائن چیزیں اگر آپ آن لائن چیز منگاؤ گے اس کو ریٹرن بھی کرو گے تو ریٹرن بھی نہیں ہوگیا آپ کا پیسہ بھی بگڑ جائے گا بنا مطلب وہ ایک طریقے سے فرضی چیزوں میں کہلاتے اگر ہاں کوئی ایسی چیز ہو جو بھی سب آپ کو گھر کے لیے کچھ کام کی چیزیں مگوانی ہے جیسے کہ ڈیزائنگ پر دے لائٹنگ وغیرہ وہ سب کچھ چیزیں آن لائن کرکتے ہو لن جو بڑی ر
جی جی جیسے کہ موبائل فون ہوتا ہے یا ٹی وی ہوتا ہے یا فریج ہوتا ہے یا یا واشنگ مشین ہوتی ہے تو وہ ہم ہمیں چاہیے کہ وہ ہمیں کیا دکان چلائی ہے نا
جی بھائی جان آف لائن آف لائن میں کیا ہوتا ہے بھائی جان اپن کو ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے اور ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ اپن کو اس کی امید رہتی ہے اگر یہ خراب بھی ہو جائے گا کچھ بھی ہو جائے گا تو اپنے پاس اس کا پورا پروف ہے تو ہم اس کو ایک چینج کرا سکتے ہیں یا پھر اپنا پیہ پیسہ
کیا نا
بے شک بھد آپ نے کب شاپ سے موبائل لیا ہوگا تو اس کے سھ آپ کو بارہ مہی چھ مہینے کی گارنٹی دی جاتی ہوگی اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو آپ ریٹرن بھی کر سکتے ہیں ایکسچینج بھی کروا سکتے اس کے اندر تو آپ کو بالکل پیسہ نہیں لگتا وہ اگر آپ آن لائن
ایسا بھی ہوتا ہے کہ کے ساتھ دنوں تک ہمیں وہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ کسسی میں کوئی پریشانی مت ہے کوئی پرابلم آتی کسی جگہ بیٹری کی بیٹری ہیلت اچھی ہے وہ ہمیں چیک کرنے کو دیتے ہے نا سات دنوں تک پھر ہم واپس بھی لے سکتے ہیں انہیں لیکن آن لائن میں ایسا سسٹم نہیں ہے ہم کہاں لے سکتے ہیں واپس لیکن اگر ہم نے وہ پسند کیا پھر ہماری گارنٹی ہوتی ہے یا وارنٹی ہوتی ہے آ آٹھ مہینے کی بارہ مہینے کی ہے نا دو سال کی یا چھ مہینے کی تو ہم چھ مہینے کے اندر اندر اسے واپس کر سکتے ہیں یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم آن لائن یہ آف لائن منگوائے ہے نا
جی بھائی جان بالکل اگر آپ کو جو چیزیں منگوانی ہے ویسٹ کوالٹی میں آپ کو کیا ہوتا ہے آف لائنیزیں جو دیکنے جا گے اب آ کو اسمارٹ موبائل لینا اگر آن لائنیکھنے چاہ گے تو اس پور فیچر دیک سکتے ہو لیکن آن لائن میں کیا ہوتا ہے صرف آپ اس کے موبائل کا نام برانڈ اور کلر چوز کر سکتے ہو لیکن آپ کیا آن لائن جا کر کے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو کہ فراڈ کے مادھیم سے بیچی جاتی ہے جیسے کہ ابھی کسی چیز کو ریپیئرنگ کر کے اس کو آن لائن چیز پہ لگا دیا آپ کو پچاس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ پہیا جا رہا ہے آپ سوچے کہ بھائی ایک لاکھ کا سامان پچاس ہزار میں آ رہا ہے تو کیا بگڑے گا اپن لے لیتے لیکن اس کے انترگت سات دن کی وارنٹی رہتی ہے سات دن کے اندر اگر آپ کو صحی چلے یا نہیں چلے تو ایکسچینج کریں گے سات دن بع بھی ان کی کوئی ذمہ دار نہیں ہوتی اور لیکن اگر دکان سے آپ کتنی بھی سستی چیز لے لوے تو آپ اس کی چھ مہینے بارہ مہینے کی گارنٹی دیتے گراہک تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ بے فکر ہو کے چلاؤ گے اسے بہت بے فکر اوک تو اگر وہ خراب بھی ہو جائے گا کچھ بھی ہو جائے گا آپ اس کو ایکسچینج بھی کروا سکتے ہو
بالکل بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے یہ ہم کر سکتے ہیں نا ہم آف لائن میں واپس چیزیں دے بھی سکتے اس بندے کو جس سے ہم نے خریدی ہو لیکن آن لائن میں ایسا سسٹم نہیں ہے سات دنوں تک آپ کے پس یہ ہوتا ہے کہ سات دن میں آپ ریٹرن کر سکتے ہو لیکن سات دن کے بعد کہاں جائیں ہم سھن ق بت خراب ہوا تو ہوا یہ ہمارے اپنے ہنے پہ ہوتا لیکن لیکن اگر ہم آف لائن منگوائے پھر اگر وہ خراب چیز ہو بھی جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اس کو واپس لے سکتے یہ اتنے دنوں میں یہ خراب کیوں ہوئیئی اس سے اس کا کیا مسئلہ ہے میںیرے کوئی ٹھیک کر کے دو میںیر کوئی نہیں پتا آپ نے کیا کیا اس کے ہم واپس لے ہم اس سے لڑائی بھی کر سکتے اپنے پیسے کے بارے میں ہے نا
ہاں بھائی جان بالکل بھائی جان آ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جو آپ نے انفارمیشن دی وہپ بچہ
اچھا لگا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے دوبارہ آباد ہو جائے شکریہ اللہ حافظ
خدا آپس میں آئے جانا